ہلو آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے
جی ارہی آپ کی آواز سلام علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائے کیسی ہیں آپ
بالکل خیریت آپ سنائیے آپ کیسے ہے
بس اللہ کا شکر ہے اور فرمائے کیا کر رہی تھی آپ ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ کا
کھانا کھانے کا سمے ہو چکا ہے چھٹیوں کا سمے پتا ہی چلتا ہے اب اری ہماری آواز
جی بڑی درس طریقے سے آپ فرمائے کیا فرما رہی تھی ہیں
ہم یہ کہ رہے تھے کہ چھٹی کا سمے تو دیکھا جائے تو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ ناشتہ کر رہے کہ کھانا کھا رہے کیونکہ ایک ہی ٹائم ہو جاتا ہے بارہ بجے ایک بجے کھا لیتے تو وہی ہمارا ناشتہ بھی ہو جاتا ہے وہی ہمارا کھانا بھی ہو جاتا ہے
جی تو بالکل درست فرمایا آپ نے اور فرمایا سب خیریت سے ہے
بالکل ہمارے گھر پہ سب خیریت سے اپ فرمائیے اپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی بس اللہ کا شکر ہے اور فرمائے ہم تو کہہ رہے تھے ک کہ آج ہم آپ سے بات کر لیں ہم کچھ نہیں کرے تو آپ ہی کو کال کر کے ان سے بات ہی کر لی جائے
بالکل ہم یہی سوچ رہے تھے اور بتائے کیسے یاد کیا
ہم نے سوچا کہ ہم آج آج آپ سے ایک بہت مہتوپورن موزے پہ بات کر لیں اسپینڈنگ سے سیونگ منی کہ مطلب ہمیں پیسوں کی بچت کرنی چاہیے کہ اسے خرچ کرنا چاہیے ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے جتنا او ہم نے بچایا ہو اس کے حساب سے
صحیح فرما رہے مہنگائی کا زمانہ ہے ب چھوٹ سچ میں بہت سوچ سمجھ کے خرچ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بچانا بھی چاہیے چاہیے آنے والے بوشیہ کے لیے کیونکہ آنے والے بوشیہ میں کیا چیز ہو جائے پتا ہی نہیں ہے اسی لیے بچت وغیرہ تو کر کے ہی رکھنی چاہیے
جی آنے والے پچ چاو کا کہ ہی نہیں سکتے اب جیتنے دنوں دن ساری چیزوں کے جو دام بڑھ رہے ہیں جو کل جو چیز کل دس کی مل رہی تھی آج بیس کی ہو گئی پتا نہیں کل کو چل کے وہ پچاس ساٹھ کی ہو جائے کہ اتنا جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے تو ہمیں بچت زیادہ اچھا لگتا ہے اور کئی جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ مہتوپورن ہے تو ہم خرچہ بھی کرنا سوچ لیتے ہیں کیونکہ کتنا ہی بچا لو کیونکہ آج کی جو ضرورت ہے وہ تو ہمیں کرنی ہی چاہیے پوری
بالکل رورت نہیںتی دو من کو ج استعمال ہو کے کھانے پینے کے چیزیں وہ تو ہے تو چاہیے ہی ہوگا کیونکہ اس کے بنا تو رہ ہی نہیں پائیں گے پر یہ ہوتی ہے جو مہنگی مہنگی چیزوں پر خرچ تو کرنا ہی نہیں چاہیے ان سے ہمیں بچنا بھی چاہیے آج کل دیکھا جائے تو دیکھا دیکھی کا زمانہ ہو گیا ہے کئی ویکتی دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی چکر میں مہنگی مہنگی میں مہنگی مہنگی جگہ یہ جاتے ہیں کھانا کھاتے بھی مطلب کا پیسے خرچ کر اس کی جگہ بچا لینگے تو کافی اچھا ہے
جی یہ تو بالکل درست فرمارہی ہیں آپ یہ ساری چیزیں شوشے بازی میں رہ جا آج کل کے لوگ کہ شوشے بازی کے چکر میں بڑی بڑی جگہ جا کے کھا لیں گے جو چیز ہم گھر میں بیس پچیس میں بنا سکتے ہیں وہ ساری چیزوں کے لیے وہ ہزاروں خرچ کر کے آ جات ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہوں تو اس لیے تو چائے بچنے بھی چائے ج جو چیز جہاں ضرورت ہے پہ خرچ کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور کچھ حصہ تو بچت میں بھی رکھنی ہی چاہیے کیونکہ آنے والے بھشیہ میں کیا ہو جائے بیماریاں دیکھیے کتنی بیماریاں آتی جاتی رہتی ہے اس ٹائم پر بھی یہ پیسے ہمارے اس ٹائم پر کام آتے ہیں
یہ تو بالکل کہا آپ نے جیسے کہ اب دیکھا جائے تو ابھی جو کووڈ نائنٹین آیا تھا اس کا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا آ جائے گا کچھ کرونا وائرس یا کووڈ نائنٹین جو بھی کہہ لو آپ اس سمے تو ہماری بچت ہی ہمیں سب کے کام آئی تھی
بالکل دیکھا جائے اب کیا آ جائے گا کیا ہوگا کون سی بیماریں آ جائے گی اس ٹائم پہ ہماری کوئی مدد کرے گا نہیں کرے گا یہ سب چیز کی پہلے سے تیاریاں کر کے بچت وغیرہ کرنی ہی چاہیے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ فضول خرچ فضول خرچ وغیرہ نہ کرے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے
جی بالکل درست فرما رہے آپ کیونکہ وقت جب وقت پڑتا ہے تب تو دیکھا جائے تو سب انسان اپنا اپنا ہی سوچتے ہیں اور پیسوں کے معاملوں میں تو ایسا بہت بار ہوا ہے کہ مطلب آپ جس کو بہت اپنا سمجھتے وہ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے پیسوں کے معاملے میں یہ دیکھا جائے تو آگے چل کے پتا چلا ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے پائے نہیں دے پائے یہ تو ہمیں اپنے آپ سے ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آنے والے کل کے لیے پیسے بھی بچا کے رکھے اور اپنے آج کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جتنے ہمیں خرچ کرنے چاہیے اتنے پیسے بھی خرچ کریں ہم
یہ فرمارہی ہو
اب دیکھا جائے تو ایس مطلب آج کل کے جو ہم ودیارتھی ہیں وہ اپنے کیا ہی کر سکتے ہیں پیسے بچانے کے لیے جو ہمیں ا ہماری امی ابو سے جو پیسے ملتے ہیں اس کو بس ایک اس کا ون فورتھ یا ون ففتھ پورشن ہمیں اپنے بینک کھاتے میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں آنے والے کل میں اگر کچھ ایک دم ضروری ہو اور اب کہ ہم اپنے امی ابو کو بھی نہ کہہ سکیں مطلب ہمیں اگر ان کے اوپر زیادہ قرض نہیں بڑانا ہے مطلب ایس ہماری پڑھائی لکھائی کا خرچہ وہ اٹا رہے ہیں اور خرچہ نہیں بڑھانا ہے تو وہ سارے پیسے ہم اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں
بالکل صحیح کرہ رہے اور ہم سب بچے بعد میں ہماری امی ابو سے بھی کام آ جائے اس لیے بھی بچا کے رکھنا ہی چاہیے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے دیکھیے نا اگر مطلب جس پرار کا بھی زمانہ ہو گیا ہے ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کا من ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں صرف ہم بار بار امی ابو کو کہہ نہیں سکتے ہمارے والدہ کا بھی خرچہ بڑھتا ہے اور آج کل جتنا جو ماحول چل رہا ہے ہر چیز کا پیسے صرف بڑے جا رہے تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے تو ان کی بھی مدد ہو جائے گی
بالکل صحیی کہہ رہی ہے آج کل دیکھا جائے تو فون وغیرہ پہے آن لائن چیزیں آ گائ تو ہو جاتی ہے تو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے ب جہاں پیسوں سے استعمال نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ آ پر بنا استعمال کیا ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہے تو وہ چیز کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے وہ چیز کے لیے آ رہے آنے والے بھویشیا کے لیے بھی بچانا چاہیے کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے ہر چیز کا دام بڑھتے جاتا ہے گیس تیل کا ہوگا پیٹرول وغیرہ دیکھا جائے تو روزمرہ کی زندگی میں کام آتا ہے تو یہ سب چیزوں کا بھی بچت کرنا چاہیے اور دیکھا جائے تو دور وغیرہ جانا ہے تو پبلک واہن وغیرہ ہوتا ان کا استعمال کرے یا زیادہ پاس میں جانا تو واہن وغیرہ کا بالکل استعمال ہی نہ کرے چل وغیرہ کے جائے تاکہ وہ جو پیٹرول وغیرہ کے ان کے بھی پیسے بچے وہ بھی تو اتنے مہنگے ہو چکے ہیں خریدنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں ہو سکے جہاں پیسے بچ رہے وہاں پر ہمیں بچانا ہی چاہیے
جی تو بالکل درست فرما رہی ہیں ابھی آپ کے جو مطلب ا باتیں ہیں یہ ہمیں بھی بہت صحیح لگ رہی ہے کہ ہمیں پیسے بچانے چاہیے اور یہ جو ساری چیزیں بول رہی ہیں آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا چاہیے ہمیں زیادہ دور اگر نہیں جانا ہے تو ان ساری چیزوں سے ہماری بھی مدد ہوگی اور دیکھا جائے تو ہماری امی ابو کی بھی مدد ہوگی
بالکل اورے آپ کے پاس تھوڑے پیسے بھی ہے تو ان کو جیسے کہ ایس آئی پی جیسے بینک میں ڈالنا چاہیےا تاکہ انٹرسٹ بھی بڑھے یہ سب بچت کرنے کے لیے بینک وغیرہ وہ بھی کافی اچھا ہی ہے
جی انویسٹمنٹ وغیرہ کرنے سے تو ہمیں ہماری بہتر کر کے لیے ہوتا ہے کل کو ہم وہی پیسے کام آئیں گے
ا رہتا ہے تو ہر مہینے آپ کو مان لو کہ آپ کو ہزار روپیہ پانچ سو روپے رکھنا تو ہر مہینے آپ اتنے بھی رکھ رکھیں گے تو آپ کا کچھ نہ تو صحیح کچھ تو صحی دن میں جا رہا ہے کچھ تو بچت ہو رہا ہے آپ کا ایس آئی پی جیسا ہوتا ہے ڈیمینٹ وغیرہ ہوتا ہے یہ سب چیزوں کو بھی کافی استعمال کرنا چاہیے یہ ہمارے آنے والے بھوشیہ کے لی کافی فائدہ ہوتا ہے
یہ تو بالکل درست فرما رہی ہیں آپ یہ ساری چیزیں ہماری بہتر کل کے لیے ہی ہے یہ جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا بھی رکھنا چاہیے کہ ہماری ہماری جانکاری میں بھی رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے
بالکل یہ فائدہ نقصان دیکھا جائےتو آج کل فون وغیرہ کا کافی آرام سے مل بھی جاتا ہے تو ان کا بھی فائدہ نقصان دیکھنا بھی چاہیے
جی بالکل درست فرما رہی ہے آپ دیکھا جائے تو آج کل کے دنیا میں ہم زیادہ خرچیلے ہو جائیں گے تو ہمارے ہمارے بہتر کل کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہوگا
بالکل صحیح ہے دیکھا دیکھے کہ چر میں پیسے وغیرہ نہ خرچ کرو تو ہمارے لیے چاہے
ہلو
ہلو
ہلو
آواز آرہی ہے
ہلو
ہلو آواز آ رہی ہے ہماری
جی اب آرہی کہیے کیا کہہ رہے تھے آپ
ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا دیکھی کے چکر میں پیسے وغیرہ نہ خرچ کر ان کے پاس ہے تو آنے والے بھواشیے کے بھی ہمارے لیے کام آئے گا تو دیکھا دیکھیے کہ چکر میں پیسے بھی خرچ نہ کرے اس کی جگہ بچانے کی کوشش کرے کیونکہ آج کل یوا جو ہے دیکھا دیکھی کے چکر میں کافی فضول خرچ وغیرہ کر دیتے ہیں بے مطلب کا پیسے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو گھومنے وغیرہ نکل جاتے ہیں بڑی بڑی مہنگی جگہ کھانا کھانے جاتے تو یہ سب چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے جتنا ہو سکے کہ یہ یہاں پہ بچت ہو رہی تو وہاں پہ ہمیں بچت کرنی ہی چاہیے
یہ تو بالکل درست فرما رہی ہے آپ یہ ساری چیزیں اگر ہم آج دیکھ کر چلیں گے تو ہی ہمارے بہتر کل کے لیے کام آئے گی اگر ہم نے ہر جگہ تھوڑا تھوڑا بھی پیسہ بچا لیا دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے نا بوند بوند سے ساگر بنتا ہے تو ہم ایک روپئے بھی آج بچا رہے ہیں تو وہ کل کو ہمارے کام ہی آتا ہے
یہ تو ہو سکے تو بچت وغیرہ کرنے چاہیے زیادہ فضول خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے جس چیز میں استعمال ہو جا رہا ہے
پیسے بچانے میں ان ساری چیزیں وہ الٹے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں بالکل کام ہی نہیں آئے گی اگر ہم فضول خرچی کر رہے ہیں اوپر سے ہم اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچت نہیں ہو رہی ہے
بالکل بہت سارے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا خرچ کرتے رہتے اور بولتے تھے ہمارے بچت کلیر کلیر
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے ہم نے بھی کافی لوگوں کو دیکھا ہے چلیے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو اتنا زیادہ جانکاری ہے ان ساری چیزوں کی بات کرو
اچھا لگا کہ آپ بھی تو بچت وغیرہ کے بارے میں اچھا جانکار رہتی ہے اور آپ خود بھی مانتی ہے
جی چلیے خداخدا حافظ
خدا حافظ